اور ایک دن کھانا وانا کھا لی
ہاں بھائی جان کھانا پینا سب ہو گیا آپ کا کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
جی بھ جن میرا بھی کھانا پینا ہو گیا وسے امیزان ا بھجن کا سوستھ کیسا ہے بھ جن
ٹھیک ہے آپ کے پریوار میں سب ٹھیک ہے
جی بھ جن میرے بھی سب خرییے تھ اور بتائیے کھانا میں کیا کیا کھائے ہیں
ہم تو کانا میں کافی چیز کائےیں بائی ہم دال چاول سبزی ترووا ارووا سب کائے بائی
خود سے بناائے ہیں کہ امیجن بنائی
کچھے بنا لائی ج
تب تو لذیز بنی ہوگی
آپو جی بنی کے بارے
جی اور بتائیے بھائی جان آپ کو کھانے میں ویسے کیا کیا آ جاتا ہے بنانا
ہمیں تو کافی چیز پ آ جاتا ہے بھائی جان
چلیے جیسے میں مطلب وہ بنا لیتے ہیں بھ جان ا مرغی والا بریانی
ہاں بھائی جان مرغی والا بریانی آ جاتا ہے آپ گوڑی کھاتے سے بھائی جان
جی ٹانگ تو مرغی کا ٹانگ بہت اچھا لگتا ہےب کھانے میں لذیذ لگتا ہے جی ہم کھاتے ہیں لیکن پلے کھاتے تھے اب اتنا نہیں کھاتے ہیں یہ سب ویسے آپ کھاتے ہیں کہ نہیں
ہم بھی کھاتے ہیں بھائی جان بہت چیز کھاتے ہیں
جی وہ کھائےیں بھائی جان بٹیر جو ہوتا ہے وہ چھوٹا چھوٹا رہتا ہے وہ کھائیں اس کا میٹ کھائےیں
کیا بول رہے بھائی جان
بٹیر جو ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا سا رہتا ہے اس کو کھائےیں بھ جن
ہ پتھری بولتے ہیں اس کو
بٹیر بٹیر وہ پنچھی ہوتا ہے الگ طریقہ کا وہ کھانے والا ہوتا ہے کھائےیں بھائی
نہیں نہیں بھائییا ہم وہ سب نہیں کھائے ہے آپ کھایں بھائی
ہم لا کر نہیں کھائے ہیں گھر کے بغل میں ایک آدمی ایک بھائی جان بنائے تھے نا تو وہیں دیے تھے کافی لذیذ لگ رہی تھی بھ جن ہم سوچے ایسا نہیں لگا اور جو مرغی ہوتی ہے نا اسی کے جیسا لگ رہی تھی بھجن کھانے میں کافی لذیذ تھی آپ بھی کبھی ٹرائی کیجیے کافی اچھا لگتا ہے کھانے اور بتائیے بھ جان ادھر موسم کیسا ہے
ہاں بھائی ادھر موسم تو کافی اچھا ہے بھائی اچھا ہے کافی اچھا ہے بھائی
ادھر بھی کافی اچھا ہے موسم کبھی دھوپ اگ رہی ہے تو کبھی بادل آ جا رہی ہے ڈھک دے رہے دھوپ کو اور بتائیے بھ جن پڑھائی لکھائی آپ کا کیسے چل رہا ہے
میرا پڑھائی لائی کافی اچھی چل رہی بھائی میں آپ کی پڑھائی لائی کیے چل رہی ہوں
جی بھ جان میری پڑھائی لکھائی کافی خھری چل رہی ہے اور بتائیے امی ابو جان لوگ دھوپ میں نہیں نہ جاتے ہیں باہر
نہیں بھائی جان نہیں جاتے کوئی نہیں جاتے آپ کے پریوار میں نہیں نہیں جاتے
جی بھائی جان میرے پریوار میں نہیں جاتے ویسے بھائی جان آپ کو سربت میں نیمبو پانی پسند ہے یا گلوکون ڈی پسند
گلکن بھی پسند ہے بھائی جان کافی پسند ہے
جی ہم کو بھی کافی پسند ہے وہ اورنج والا نہیں ہوتا ہے گلوکوز گلوکون ڈی وہ پیتے ہیں بہت جی بہت لذیذ لگتا ہے پینے میں اور بھائی جان بہت مطلب وٹامن بھی ہوتا ہے اس میں بہت راحت دیتی ہے بھ جن
ہاں بھائی جن کافی ٹھنڈ ھنڈا لگیے ہوتا
پینے سے بھائی جان شریر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی
ہاں بھائی ہم یہ بات تو ہے
جی اور بتائیے نا بھائی جان کہیں یاترا پہ چلنا ہے کہ نہیں
کب چلیے گا بھائی ج
چلنا ہے بھائی جان ادھر ہی چلنا ہے دو تین دن میں دیکھیے چلیں گے دو تین دن میں فون چل سکتے ہیں
ہاں دو ت دن میں ہم کیا سکتے ہیں
اب فری ہے نا مطلب
ہاں فری ہے پیمنٹ آ جائے تو چلا جائے گا
جی پیمنٹ کا صرف انتظار ہے نا آئے گا آئے گا پیمنٹ بھی آئے گا ابھی تھوڑا چھٹی ہے نا اسی لیے دقت ہو رہا ہے اور بتائیے بھائی جان مطلب آپ پنیر ٹکا پنیر چلی یہ سب بنا لیتے ہیں
ہاں بھائی
آپ کو پنیر آپ کو پنیر کھانا کیسا لگتا ہے بھن اچھا لگتا تا
ہاں بائین پنیر تو کافی پسند ہے
چلیے بھ ج ہم کو بھی کافی پسند ہے پنیر دودھ کا بنتا ہے اس لیے گجب مطلب کھانے میں بہت لذیذ لگتا ہے نا بھائی جن
ہاں سب چیز تو اچھا ہی لگتا ہے
جی اور آم لیچی کا سیزن چل رہا ہے تو آم لیجیے ویسے کھیں کہ نہیں بھ جان
نہیں ہاں ہیلو
کچھ کر رہے ہیں کیا بھائی جان دیر سے بول رہے ہیں
نہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے اور بتائیے بھائی جان
بھائی جان بولے ہیں کہ آم لیچی کا سیزن چل رہا ہے تو آم لیچی کھائےیں کہ نہیں
نہیں بھائی جان ابھی تک تو نہیں کھائے گ کھایا جائے گا بعد میں بھائی لوگ ان کے ساتھ
جی ہم بھی وہی سوچ رہے تھے ابھی تک نہیں کھائے ہیں آپ تھوڑا بہت کھائے ہیں تو اچھا نہیں لگا تھا خریدا جائے گا بھائی جن لوگوں کے ساتھ کھایا جائے لیکن بھائی جن کچھ بھی کہیے بھائی جن لوگوں کے سات کھانے میں کچھ خرید کے بہت اچھا لگتا ہے نا بھائی خوشی ملتی ہے
خوشی ملتی ہے
جی ہم اکیلے کچھ خرید کر کھاتے تو عجیب لگتا ہے لیکن بھائی جان لوگ ایک چھوٹے نواب
ہاں نہیںائی
وہ میرے بھی نہ کھا لیتے ہیں اور بڑے نواب کلگو لوگ دونوں ہم بولے کہ کولڈ ڈرنک پلائیے تو نہیں پلائے چھوٹے نواب اور اس کے بعد ان کے پاس فون کیے بڑے نواب کے پاس دون دونوں ایک ہی ساتھ تھے باہر چوک پہ اور کولڈ ڈرنک پی رہے تھے ت اب ہم سوچے کہ یہ لوگ تو گزب چالو ہے
ہ بھان ہر ٹائپ کے دوست ملیں گے آپ کو
ہوتا ہے ویسے میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پاس فون کرتے ہیں چلو چوک پہ اور وہ ل وگ کے پاس ہوتا ہے تو وہ دونوں ہی خرچا کر لیتے ہیں ادھر ہی چھوڑیے اور بتائیے نا بھائی جان ادھر مطلب گووا کافھی گئے ہیں کہ نہیں
گیا تو اب نہیں گیا بنگلور گئے تھے کافی اچھا لگا
بنگلور میں مطلب کیسا مطلب موسم ووسم عمارت ومارت دیکھے ہوں گے بڑے بڑے تھے ہوں گے عمارتیں
ہاں بھائی جن کافی مارتے تھے
جی
کافی اچھا لگ رہا ہے تھاب
جی ویسے ب بھائی جان بنگلور میں آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگا بھائی جان
وہاں پہ سب سے اچھا لگا وہاں پہ بلڈنگ بہت بڑے بڑے تھے مندر تھے بہت اچھا اچھا جگہ تھا گھومنے والا پارک بھی تھا
وہاں پہ درگاہ نہیں ہے ہلو
ہاں ہیلو
وہاں پہ درگاہ نہیں ہے بھائی جاں بنگلور میں
درگاہ کا مطلب
بھائی جن وہ نماز پڑھنے جایا جاتا ہے درد ار آپ کو نہیں ہی پت
ب
جی وہاں پہ گھومے تھے کہ نہیں
ہاں بھائی جین گھومے تھے کافی جگہ ہے گھومنے والی
جی ویسے بھائی جان گجرات گئے ہوں گے تو کبھی سمندر کے تٹ پہ گئے ہیں کہ نہیں بھائی جن
نہیں بھائی جان ہم لوگ جہاں پہ تھے وہاں سے سمندر تٹ کم سے کم ڈیڑھ سو کلو میٹر دور تھا اس لیے نہیں گی
اچھا آپ مطلب بنگلور میں کافی پ ادھر تھ نا
ان ہم لوگ بنگلور میں تھے وہ کرناٹک میں ہیں
ہاں تو گجرات میں بھی تو ہے سمندر
اور سمندر گجرات میں نہیں کرناٹک میں ہیں
جی میں
گجرات میں بھی ہے نمک تو گجرات میں ہی نہ بنا تھا پہلی بار
جی بھائی ج ناما گجرات میں بنایا بنایا گیا تھا وہ تو بنا تھا پہلے ہی بن چکا تھا سمندر کے جو اوپری والا فین ہوتا ہے اس سے بن چکا تھا لیکن اس کو انسانوں نے بنایا تھا پہلی بار بارت میں گجرات میں ن بھائی ج
ہاں ہاں بھائی جان یہ بات تو ہے
جی اور نمک ہو جو سمندری نمک ہوتا ہے اس کو ایسے نہیں کھایا جا سکتا ہے نہیں تو گھینگا روگ ہو جاتا ہے نہیں بھائی ج اس میں وہ ملایا جاتا ہے اس میں کے سی ایل ٹو ملایا جاتا ہے نا بھائی جن آئیو ڈ نہ بھ ج
ہاں این سی ایل نامک فرت ہی ہوتا ہے سکت ہو سنکت ہوتے
س اور آوڈین جب رہتا ہے تو گیننگا روگ نہیں ہوتا ہے نا بھائی
ہاں ایوڈیین رہتے تو گنگ ر نہیں ہوتا آپ گئے تھی میں پڑے ہوئی جیو وجیان میں پڑھی ہوئی
نہیں بھائی جان جیو وگان میں کیمسٹری میں لکھا تھا رسان شاستر ٹینتھ کا ہے یہ آیا بھی تھا پیپر میں
اوکے بھائی ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان چلیے اللہا حافظ
اللہ حافظ انشاء اللہ